ہیلو ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بیٹھی ہو آپ بتاؤ
آپ کہاں مطلب کھانا وانا ہو گیا
ہاں کھانا وانا سب ہو گیا ہے اب بیٹھی ہوں میں کام وم کر کے کہ ابھی میری جو میرے سے چھوٹی بہن ہے وہ کام کر رہی ہے ہاں ا ہم لوگ پانچ ہے
ہاں
اور میں سب سے بڑی ہوں
اور
ہاں اور بتاؤ آپ لوگ کے کتنے بھائی بہن ہو
ہم لوگ تو چار بھائی بہن ہیں دو بہن ہیں دو بھائی ہے سب سے بڑا بھائی ہے اس کے بعد میں مے ہوں پھر تھرڈ نمبر بھائی ہے پھر فورتھ بین ہے
ہااں
ہاں پھر بچے ہیں
ہاں آپ کی شادی بھی ہو گئی
ہاں
ہاں آواز سے تو نہیں لگ رہا ہے
نہیں شادی ہو گئی تین بچے ہے
ہاں تین بچے بھی ہیں ماشاء اللہ
بڑی لڑکی ہے بیچ کا لڑکا ہے پھر ابھی چھوٹی لڑکی ہے
ہاں
ہاں اور بولو کیسے چل رہا ہے لائف آپ کی
لائف تو ابھی وہ اپینڈاؤن چلتا رہتا ہے ہاں اور کیا کر نہیں میں کچھ بھی نہیں
نہیں ہو کیا اچھا سنگل ہو
سنگلاچھ ہوں ہاں اور تو میں انفلوئنزر ہوں ویڈیو بناتی ہوں میں
ہاں
ہاں
کس پے
انسٹا پہ
ہاں
ہاں
آ بعد میں آئ ڈی آپ کی شیئر کر دینا انسٹا پہ مجھے
ہاں ہاں زیادہ فالوورس تو نہیں ہے مطلب کولیب ولیب کرنے جاتی ہوں ابھی میں
ہاں
ٹائم نہیں رہتا سنڈے کو ایک جگہ چار چار جگہ جانا پڑتا
ارے باپ رے
ہاں ابھی یہ سنڈے کو بھی میں بزی تھی وینسڈے کو بھی بزی ہوں ابھی فرائیڈے کو بزی ہوں میرے پاس بہت کام ہے
ہمم بجلی تو اپن بارش میں نا تو ابھی تو نیچے من ہی نہیں ہوتا اترنے دل کا
ہمم بہت کہاں ادھر ہی نا اپنے ادھر
اپنے سائڈ میں
ہاں بہت بارش ہے اور مجھے کچڑ سے کچڑ سے اتنا گھین آتا ہے اور میر کو کام آتا ہے تو ابھی جانا پڑتا ہے کیا
ہاں وہ تو ہے ابھی میں تو جاتے ہی نہیں بابا میں بلینکٹ وغیرہ سے آرڈر کر دیتی ہوں آ جاتا ہے وہ بازار وغیرہ ہو گیا سب کچھ سب بلینکٹ سے ہی آڈر کر کے منگاتی ہوں بار
چارجیز لگ رہے ہیں ابھی تو
وہ تو بہت ہی زیادہ لے رہے ابھی ڈیلیوری چارج وغیرہ ہینڈلنگ چارج بارہ پ بارہ روپے لیتے تھےہینڈلنگ چارج ابھی بیس روپیہ لے رہے تھے
ہاں صحیح میں اتنا چار مطلب جب میں اسٹارٹ کی تھی نا یہ جیو مارٹ جو نہیں ہے پہلے اس کے اوپر بھی آتا تھا نا فری ڈلیوری
ہاں ہیلو ہیلو ہیلو
کال پہ ہاں آواز آیا آپ کو
ہاں آئی ہےابی
ابھی وہ دیدی کال کر رہے تھے نا
ہاں
ان کو انفارمیشن دے رہی تھی کہ ہاں کال لگ گیا کر کے
اچھا اچھا وہی کا نیٹورک کا ایشو رہتا ہے نا کبھی کبار تو نیٹ ورک آتا جاتا ہے وہی تو اور مین تو ابھی بارش میں ہی بہت زیادہ
ہاں اور ابھی ابھی پتہ ہے بجلی کڑ کی تھی کتنی زور کی بج میں ہاں تو پورا سب ہاں ہاں تو سب کچھ اڑ گیا ہم لوگ کی ٹی وی اڑ گئی وہ بجلی کڑکنے کی وجہ سے پورا پھٹ گئے ہم لوگ کے گھر کے مطلب ہم لوگ کی پوری بلڈنگ کے ہاں تو پھر یہاں پہ جو جو وائی فائی والا نہیں ہے اس نے ایک سو اسی وائی فائی مطلب خود کی طرف سے دیا مطلب جو انہوں نے ان لوگوں نے ان لوگ کا وائی فائی لگائے تھے نا ان لوگ کی کمپنی کی طرف سے بھی اور ہم لوگ کے سا ہم لوگ کا وائی فائی الگ تھا نا کیونکہ ہم لوگ شفٹنگ ہو کےابھی بھی آے
ہاں
تو پھر انہوں نے ہم لوگ کو بولے کہ آپ کو لینا پڑے گا پلس ریچارج کے ساتھ میں تو ہم لوگ نے دو دن ویٹ کرے کہ دیکھے ٹھیک ہو جائے گا پر نہیں ہوا تو کیونکہ وائی فائی کی تو ضرورت لگتی ہے نا
وہی تو کام وغیرہ گھر کا ہو گیا کچھ ایسا
تو پھر وائ فای ہم لوگ نے لگا لیا اور ٹی وی بھی بند نہیں دیا ہے ٹی وی ٹی وی کا بہت زیادہ پھٹکا پڑا ہم لوگ کو
وہی بنا رہے گا نا ڈسپلے والی ٹی وی رہے گی نا
ہاں یہ
چھ ہاں تو لیا رہے گا نا چھ سات ہزار روپیہ باپ رے
وہی آپ کو شاید سے کال آ رہا ہے
ہاں کال آیا تھا کٹ کر دی نند کا کال آ رہا ہے نا بچے لوگ سے بات کرنے ہیں ویڈیو کال پہ ہاں
آپ ویسے رہتے کہاں ہو
ہاں
جانے دو جانے دو
میں تو وہ اس سائٹ وہ درگاہ کے پاس
فیس ون فیس ٹو اچھا اور بتاؤ آپ میں فیس سون میں رہتی ہوں
آئے تھے نا ہمم
آیت کون
ارے ابھی وہ ایک جن آ رہا ہے نا اس کا کال آ رہا ہے
اچھا
بات کرنے کے لیے نا مجھے امم
اتنے دن سے میں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کری مطلب ون ویک کے اوپر ہو رہا ہے تو پھر
میرے ساتھ بھی ایسی ہوا تا میری ننند نے بولی کہ مطلب آئے گا نوٹیفکیشن ن دیکھ دیکھ دیکھ وہ میں نے دیکھی نہیں میں نے تو دوسرے دن اندر جا کے ایپ میں دیکھی تو میرا چالو ہو گیا پھر میرا ختم بھی ہو گیا سمجھو میں کو کر سکتے ہو
ہاں ہاں مطلب میں کر سکتی ہوں کال ابھی میں وہ دوسرے دیدی سے بات کر رہی تھی تو ان کا مطلب آٹومیٹک ایسا رک گیا کہ کٹ ہو گیا کیا ہم سمجھ میں نہیں آیا
ہاں
پھر وہ دیدی نے بولے کہ وہ دیدی کومت کال کرو مجھے کال کرو تو ان کا بھی نہیں ہو رہا تھا پھر آپ کو میں نے گروپ میں ڈالی تو پھر آپ نے مجھے بول دیے تو پھر میں نے آپ کو کر دی
اچھا اچھا
ہوں
وہی
تو یہ میری فسٹ ہوگی کال ہاں
ارے باپرے میرا تو ہو گیا سمجھو
کتنے ہوے آپ کے اب تک
تیس
ماشاء اللہ اچھی بات ہے مطلب اچھا مطلب ایپ کے بارے میں ایسا بات کر سکتے ہیں نا کال پہ ہی نہیں کر سکتے
نا نا
ہوں تو پھر نہیں پوچھتی ہوں میں بھی تو فین ہو جائیں گے دونوں
ھم ام وہی
ہاں اور بتاؤ کیا بنا ہے کھانے میں
آج میں مطلب کھچڑی اور بٹاٹے کی بھاجی
امم بٹاٹے کی کیسے ای بھاجی بناتے ہو مطلب کہ وہ ہرے مسالے میں یہ مرچی ا مرچی اور ادرک ہاں
اس میں کاندا مرچی میں
امم اچھا
ویسا اچھا لگتا ہے نا کاندار دالو تھوڑا سا زیرا کری پتا مرچی پھر ٹماٹر پھر اس کے بعد میں اس کو پکنے دو پھر پورے گھر کے مسالے ڈالو پھر اس کے بعد میں آلو ڈالو پھر پکنے چھوڑ دو
ہاں ہاں
پھر وہ تو پکتے پکتے پکتے پکتے آلو پکنے میں ہی زیادہ ٹائم چلے جاتا ہے بیس منٹ تو لگتا ہی ہے پندرہ سے بیس منٹ
ہاں
ام
سب ہو جاتا ہے میرا ممی ہال میں بیٹھ ہے میں اندر بیڈ روم میں بیٹھی ہوں
اچھا پپا
پپا بھی ہے ابھی پپا کام پہ سے آئے ہیں
اچھا بارش تو ہو رہی ہوگی نا ادھر پانی تو بہت زیادہ ہی بھرتا ہوگا نا
بہت پانی
ہمارے اپوزائٹ میں بھی بہت بلڈنگ ہے پیچھے نا بہائنڈ سا پیچھے بہت زیادہ ہی مطلب بڑھ جاتا ہے پہاڑی علاقہ ہے نا وہ
ہاں گھٹنے گھٹنے تو لگے ہیں یہاں پ
وہی تو اس کے لیے بھی میں نیچے نہیں جاتی نا بچوں لوگ کو بھیجتی ہوں وئی کبھی کبا کھانا نہیں بنائی کبھی طبیعت وغیرہ خراب تو سب کر دیتی ہوں بلینکٹ زپتو وغیرہ وغیرہ سے یا تو زمیٹو سے منگاتی ہوں
ہاں
ہاں وہی آج کل تھوڑا بہت پڑبڑ جاتا ہے اینڈ ٹائم پہ کبھی بھی
زمیٹو میں چارج مجھ نہیں لگتا ہے کہ اس میں بھی چارج لگتا ہے
اس میں زیادہ نہیں بٹ
زومیٹو سے میں بس ہڈی منگائی تے ایک بار فوڈ بن منگائی تھی بس زومیٹو سے کی سویگی سے ابھی اتنا یاد نہیں آ رہا تبھی چارجٹیم لگا تھا مجھے
ہاں نہیں لگتا ہے اس میں تو ڈیگولی چارج نہیں لگتا ہے ذمیٹوں میں
پر پروڈکٹ مہنگے ہوتے ہیں
ہاں پرڈک جسا برگر اپون کھاتے باہر سائڈ میں ستر اسی کا رہے گا نا تو وہ برگر شا ادھر پے سمجھو دو سو ڈھائی سو
ہاں ابھی نیا نیا ایپ ہے ٹونگ اس کے اندر سستا ملتا ہے سامان ٹونگ میں اب لوگ فوٹ ٹی فائیو فورٹی فائیو والا برگر کھاتے ہیں ممبئی برگر تو اس کے اندر بھی فورٹی فائیو کا ہی آئے گا ٹوینگ میں
ہاں
ڈلیوری چارج نہیں ہے ایکسٹرا چارج کچھ نہیں ہے اس کے اندر ہاں اگر رات کو بھو
تا برگر کھانے کے لیے اور پیزا بھی اس میں بہت زیادہ ہی مارکیٹا پیزا کت تنا مہنگا آتا ہے دیکھو تو آپون باہر کھاتے نائنٹی نائن میں آ جاتا ہے بٹ اس میں کتنے کا مارکیٹا پیزا ڈیڑھ سو روپے پڑتا ہے
ہاں پر اس کے اوپر شاید سے اس کے اوپر تھوڑا کم یچ ہے ریٹ شاید سے ابھی نیا نیا شروع ہوا ہے اس کے لیے کی کیا پتا کاے کیلیے
ابھی شاید گرا ہوگا نہیں تو نہیں
نہیں نہیں یے ٹوینگ ٹوینگ پے ٹوینگ نام ہے وہ ایپ کا